ہلو ہلو
ہیلو
جی السلام علیکم ہیلو جٹ جی ہیلو سن پا رہے ہیں آپ مجھے ہاں جی جی میں سن پا رہی ہوں آپ جی
جی جی وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ خیریعت
بہت اب کیسی ہیں
جی جی میں بھی ہاں لپا کا بہت شکر کر ہے ہاں میں بھی اچھی ہوں جی اور کیسا گزرا آپ کا دن جی جی میرے گھر
میرا دن تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ اچھا گزرا وچ
جی چلی چلیے بس اسی طریقے سے ا دن ہاں اچھے گزرتے رہے جی جی میرا بھی
آپ کے بھی چلیے بہت اچھی بات ہے اور بتائیں آج آپ ہو گیا آپ کا وہ
جی جی ہاں جی جی کھانا ہو گیا آج میں نے فش بنائی تھی بس اسی کو میں نے ہاں کھایا فش فش آپ کو کیسی لگتی ہے ک کھانے میں ہاں
بہت اچھی لگتی ہے بہت ساری ہاں آ فس پسند ہے ریزن یہ ہے کہ وہ اس ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کا اور
ہاں مفید ہاں کافی مفید ہے صحیح صحیح فرمایا آپ صحت کے لیے کافی مفید ہے فش ہاں اس میں ہاں آئل بھی بنتا ہے ہاں فش آئل صحیح کہہ رہے میڈیسین بھی
کام میں آتا ہے مطلب میڈیسن کے ایک
ہاں دیکھا جاتا ہے صحی کہہ رہے ہیں آپ اور مطلب اس کے لیے امیگا اس میں ایک فری فیٹی ایسڈ کہتے ہیں ہاں جس کے کیپسولس بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اگر ان کو صحت کے حوالے سے سے اگر کچھ پرابلم ہوئی تو ان کو وہ کیپسول دیا جاتا ہے فش آئل کا ہ ہاں ہاں فش کے لیے نہیں فش تو بہت کھانے میں بھی بہت مزے کی لگتی ہے بنانا بھلے ہی تھوڑا سا مشکل کہہ سکتے ہیں بنانا تو مشکل نہیں ہے صرف اس کو تھوڑا سا دھلنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کھانے میں تو کافی مزے کی لگتی ہے ہ فریش ہاں تو آپ کی طرف کیسے بنات ہیں فریش ہاں
ہماری طرف تو فش جو بناتا
ہاں فرائی مطلب فرائی ہی زیادہ پسند ہاں آتا ہے ہاں ہاں تری والی بھی ہاں اچھی لگتی ہے لیکن ہے کہ فر اگر آپ فش فرائی کرنے بیٹھے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر گھر کے لوگ ہیں تو ایک ب ایک پیس دو پیس ویسے کر کر کے آپ کے کتنے سارے پیسز جو ہیں وہ ویسے ہی نکل جاتے ہیں
ہاں ہاں فرائی میں فرائی میں نکل جاتے ہیں فرائی ارے فرائی تو گھر پہ تو ٹھیک ہے
ہاں
باہر کھاتا ہوں فیسٹ مطلب اچھا چھوڑ دیں کوئی مارکیٹ سائیڈ میں جاتا ہوں تو بزی سیڈول رہتا ہے لیکن میں مطلب ابھی تقریبا ونٹر کے ٹائم میں ہر ہفتے پیس کھاتا تھا دو پیس تین پیس توو پیس تیس تین پیس وہاں پہ تین سیٹ ہاں کیونکہ وہاں پہ اچھی فش مل تھی فرائی ملتی تھی ہاں تو بڑھیا اچھے سے
اچھے سے پیاس کے ساتھ ا اب تو بہت مطلب ہے کہ ہاں فش کے ساتھ اب بہت ساری وورائٹیز مطلب ایڈ ہونے لگی پہلے صرف مطلب فش فرائی اور اس سے زیادہ اگر کچھ بنانا ہوا تو تری والی لیکن اب تو دیکھے کہ فش کٹلیٹ فش فرائی بہت کچھ اس سے بنایا جانے لگا فش پکوڑا ہاں ایون کہ شادی وغیرہ میں آپ دیکھیں گے اسٹارٹر میں فش پکوڑا چلتا ہے
جی جی دیکھا ہے میں دیکھا دیکھا کیا ہے کہ ا پ کے ساتھ بہت سارےٹا بی ڈائبٹیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ورائٹی کو نا لوگ جوڑ کے ہے نا ایڈ کرتے ہیں اور مطلب الگ الگ طریقے سے بنات جھ کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی جب جیسے کہ مان لےیں آپ کوئی بھی ایک ڈش ہو گیا جیسے چکن ہو گیا مٹن ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو اس کی الگ الگ ورائٹی ہوتی ہیں جو ایسسی ہی فس ہوتی ہے ٹھیک ہے کو الگ الگ طرح سے لوگ بنات ہیں ہیں کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر لیکن لوگ فرائی ہی فش ہی پسند کرتے
پسند کرتے ہیں بالکل فرائی فش ہی ہاں کھاتے ہیں لیکن اگر فش کا وہ جو اگر ہیڈ پارٹ ہے وہ ہاں اس میں لوگ زیادہ تر مطلب ہے کہ شور باغ کے ساتھ لینا پسند کرتے کہتے ہیں کہ فش کا وہی پارٹ مطلب ہے ہاں جس میں مطلب فش کی جتنی بھی مطلب ہے کہ گڈنیس ہے وہ سارے اس کے سر مطلب ہیڈ والے پارٹ میں ہی رہتے ہیں مطلب ایسا میں نے سلہ ہ ب اس کے پیچھے کی حقیقت کا تو
ہاں پتا نہیں ہاں بٹ سنا ہے اب نے ہاں نہیں کسی کا کچھ کسی طرح کا جو بھی یہ نالج یہ علم ہوگا کسی نے بتا ط ہوگا یا پھر فیس تو پوری کی پوری ہاں مففید ہے اس میں ایک ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کوئی ایصلی ہو ہے نا
بس تھوڑا مسئلہ کانٹے کا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کانٹا ہ ہ ہاں یہ چیز ل کاتا ہاں وہ نکالنا ہے الگ کرنا ہے صحیح کہہ رہے لیکن اس کے اتنے مزے کا ہے کہ مطلب تھوڑے ٹائم کے بعد انسان بھول جاتا ہے کہ اچھا اس میں کانٹا بھی ہے
لیکن جب سے میں کھانے لگاتی خچش تو اس کے بعد سے پھر تیس جو میں نے لیا اس کے بعد سے پھر میں کھاتات ہی رہ گیا اور پھر نہیں چھوڑ پایا پھر میں نے کہا کانٹا نکالنا سیکھ کیا اللہ کا بہت شکر تھا پہلے مجھے کھانا مطلب کھاتا تھا بٹ ڈرتا تھا
اچھا تو کبھی کانٹا آپ نے گڑایا ہے کہ نہیں اپنے گلے میں گڑا ہے نا رات میں ہاں کافی باریک ب باریک ہوتے مطلب ہاں بہت باریک ہوتے ہاں
کلی بغیرہ کیا مجھے ڈؤٹ ہوا ہے
صحیح کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ بندہ نہ بھی چاہے نا تو بھی وہ کانٹا مطلب گلے میں پھنس ہی جاتا ہے ہاں چھوٹے بچے جو کو کتنا پسند آتا ہے ملب
ہ چھوٹے بچوں کو تو ایسے دینا ہی نہیں چاہیے کہ چھوٹے بچے نا نہیںا کھا بائی کانٹے واٹے جو ہوتے ہیں نا گھر جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے نا اور چھوٹے بچوں کو دو تو ایسا دو کہ اپنے پر ہینڈ سے
ہاں
کو لے لو اور پیس کو نا پیس پیس کو تو صاف تو نہیں کر سکتے گٹو وہ بس یہ ہے بیس کے چھٹےھوے ٹکڑےار ایک ایکچ کے اور وہ پورے ایک انچ کی بال بنا لو بال بال بناؤ گے تو آپ کو پت چلے گا کہ کانٹے نہیں ہے ٹھیک ہے وہی بالس آپ کھلاؤ
جی جی یہ بہت اچھا طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ بالس کے مطلب ہے کہ شیپ میں وہ آپ نے جیسے جیسے اس میں آپ نے ہاتھ لگایا آپ کو پت چل گیا کہ وہ ہاں کہاں پہ کانٹا اور کہاں
ایک دم چھوٹی چھوٹی بالس بنا لو آپ جو ایک دم چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے آدھیا دنچ کی بول بن لو آد تو بہت چوٹا ہوتا ہے اور آپ چاروں طرف سے بال دباؤ اگر دباؤ گے آپ چاروں طرف سے آپ کپ کنفرم ہو جائے ہے کہیں ک کاٹا ہے ہی نہیں
کہتا ہے ہی نہیں اور اگر پھر سے انہیں بالس کو مطلب ہے کہ اگر اسی میں تھوڑا سا اور بڑے لوگ کے لیے جس طریقے سے آپ نے ایک ہاف ڈش ہی بتا دی کہ اگر اس بالس کو پھر کر ایک بار فرائی کر دیا جائے تو وہ اور کرسپی ہو گیا اور اگر مطلب ہے کہ ہاں اگر آپ کسی کو بھی سرو کریں گے تو خوشی خوشی مطلب کھائیں گے کافی مطلب اور ڈبل مطلب وہ کہ کرس مطلب جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی
اب وہی بات بولی نا میں نے آ ایک سیٹ سے اگر
ہاں ہاں تو کتنی ساری چیزیں مطلب آپ نے جو بتایا یہ ایک فائنل آپ نے بتایا کھانے کے لیے بالس بنا کر کے بچے بچوں کو سرو کرنے کے لیے لیکن اگر یہی تو صرف تھوڑی سی مشقت انسان کر لے تو یہی اس ایک آن نئی ڈش
ہوتا ہے نا ایسے انجینئر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہاں سے کیا سے کیا بنا دیتا ہے ایک مطلب چھوٹے سے جگہ پہ اور اتنے کمرے بنا دے گا نا اچھا اٹھیک کمرے تو آنے والا دنگ رہ جائے گا ایسے ہی ہوتا ہے اچھا کوک ایک ایک ڈش سے اتنی ساری وورائٹیز بنا دیتا ہے نا ہے نا ج آپ نے بتا بال سے یہ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہے نا وہ سب ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے ایک اچھا کوک بھی ایسا ہی ہوتا ہے اچھی زندگی کا
رچنا بند کرتا ہے وہ سے ایک نئی ڈش کا ایجاد ہو گیا
بالکل بالکل صحیح بات ہے ہو جاتا ہے لوگ اگر لوگ اگر مطلب کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہیں نا پھر کرنا چاہیں تو کر لیتے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انٹرسٹ ہے نا اگر آپ اس چیز پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہیں نہ کہیں اللہ پاکاک آپ ذہن میں
ہاں وہ چیز صحیح آپ کہہ رہے ہیں ہاں مطلب کچھ نہ کچھ ہاں وہ آپ کے مطلب ہے کہ ذہن میں وہ علم آ جائے گی کہ اس طریقے سے صحیح کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جب میری آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی آپ نے ایک بہت اچ اچھی چیز کہے کہ سارا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے یعنی یہاں پہ ہماری نیت ت کہ ایک اور اس سے کچھ بہتر بنایا جائے تو دیکھیں یہیں سے کچھ بہتر طرا گیہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ چلیے بہت شکریہ آپ کا ہاں کافی اچھی جانکاری آپ کے پاس مطلب ماشاء اللہ سے ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات آپ کی ہے کہ آپ اتنی مطلب ہے کہ سمپل طریقے سے اتنے سادہ طریقے سے مطلب الفاظ کو مطلب اتنے ہلکے اس طریقے سے لے کر کے سمجھاتے ہیں کہ سامنے والے کو مطلب سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہاں یہ نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بات مطلب اتنی آسانی سے بھی سمجھا جا سکتا ہے تو آپ کا ہاں ہاں ہاں ہاں یہ یہ ایک خوبی آپ کے اندر ہاں اللہ وق کے حوالے سے یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے آپ کے اندر جی چلے اپنا آپ بہت خیال رکھیے ہاں خوش رہیے جی جی اللہ حافظ اللہ حافظ